ہیلو
ہاں گھر کا کام ہو گیا
ہیلو
ہاں آواز نہیں آ رہی ہے کیا
ارہی ہے ارہی ہے کیسی ہے آپ
ہاں ٹھیک ہے کام ہو گیا تمہارا
میں بھی ٹھیک
ہم کہہ رہے ہیں بچوں کو تیار ویار کر دیا نہلا دھلا دیا کام ہو گیا آپ کا
ہاں سارا کام فنش ہو گیا
اچھا فرصت میں ہو گئی ہوں گی نا
ہاں گئے کھیلنے
اچھا چ اور شام کا کیا کھانا وانے کی تو بھی تیاری کر ہی رہی ہوگی ابھی کھانے وانے بنانے کی تو تیاری کریں کے بجے بناتی ہیں آپ
کھانا میں وہی اسٹارٹ کروں گی سات بجے سے بنانا نو بجے تک میرا آرام تک بن جاتا ہے
اچھا دال سبزی یہ بھی سب بناتی ہونگی نا
نہیں صرف سبزی روٹی چاول اتنی ٹائم بناتے ہیں دال صبح بنتی ہے
اچھا دن میں دال بنا لیتی ہوگی شام کو سبزی بنا لیتی ہوگی
ہمم
فیملی بڑی بہت ہے میری
اچھا
ہمم
مطلب اسی میں جٹھانی وٹھانی سب ہے
نہیں جٹھانی تو نہیں ہے لیکن دو دو ساس ہیں
دو ساس کیسے
ارے جیسے جو میرے دو مطلب سسر ہے ان کے بھائی بھی ایک میں ہی ہے سب لوگ
ارے باپرے پھر آپکی فیملی تو بہت ہی بڑی ہوگی
بہت بڑی ہے دونوں ساس دونوں سسر ان کے ب
اچھا ان کے بچوں کی شادی وادی ہوئی ہے بہوویں ہیں کیا ان کی بھی
ابھی نہیں ہوئی ہے ابھی میں ہی سب سے بڑی ہوں تو ہم کو دقت بہت دیتا ہے ہر ایک چیز کا
آپ پہ تو بہت لوڈ ہوگا کام کا پھر
ہاں بہو ہوں اپنے ساس مطلب جو میری ساس بڑی ہے ان کی بہو ہوں اور کام وہ ہمیشہ بولتی رہتی ہیں تم یہ کر دو وہ کر دو ان کا زیادہ بولتی ہیں وہ زیادہ حق جتاتی ہیں
وہی تو مطلب دو دو فیملی کو سمیٹنا بڑی بہو ہے آپ کو پورا دن بہت مشکل سے ملتا ہوگا بائی بہت جیب بات اور کھانا وانا بھی سن کر بڑا وہ لگ رہا ہے آج کل کے دور میں کہاں اتنی لمبی فیملی نہیں ہوتی ہے نا اور وہ بڑی ساس ہے بڑے سسر ہیں وہ اپنا الگ ہو جائے اپنا الگ کھایں پ کایں اور آپ ساس اور آپ تو اپنا ایک ساتھ رہ چلیے اتنا تو اس کو ٹھیک رہتا ہے آپ پھر بھی بہت اچھا اچھی ہے جو سب کو لے کے چلتی ہے ورنہ آج کل اپنے سسر اور ساس کو کوئی لے کے نہیں چلتا
تو میں کہتی ہوں ان سے اپنے ہسبینڈ سے کہ مطلب کتنا کروں گی میں بھی تو تھک جاتی ہوں ایک انسان ہوں
بچہ بھی ہے بچہ بھی ہے آپ کا چھوٹا
لیکن سمجھتے ہی نہیں ہے کیا کروں میں
نہیں چیز کو کہیے کہ بچہ بھی ہے بچے کو بھی دیکھنا ہے ا اتنا بڑا پریوار ارے اپنے ساس سسر اچ نہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں چلے جائیں وہ میرے ساتھ رہے
اور کیا ہاں ہے
اور ان کے بھی بیٹے ہوں گے سب
ابھی تو ان کی شادی نہیں ہے
ہاں تو ہوں گے تو کھانا تو کھانے والے ہوں گے سب
ہاں کھانا کھانے والے تو ہیں کھانا کھانے والے تو بڑے بڑے ہیں میں ہوں ایک میرے ہسبینڈ دو وہ گئی دو میرے ساس سسر چار اور ایک دیوار پانچ ہے اور وہ مطلب وہ والی ساس سسر کے فیملی چار ہیں بڑے بڑے ہیں مطلب دو اپنا دو ان کے بچے پانچ نو
آٹھ لوگ آٹھ
آٹھ لوگ ہو گئے اور ایک بوا کا لڑکا رہتا ہے نو
ارے اس کے بعد بووا کا لڑکا بھی رہتا ہے
ہاں
مہان ہے آپ مہان
ہوں
ا ایس ایسے اس میں رہ رہی ہے بہت بڑی بات ہے اس پ یہ بھی سوچ رہی ہوں کہ سوچ رہیے آپ اپنا کہ اپنے سیلف مطلب اپنے پیروں پہ بھی کھڑے ہوں سیلف کچھ کریں تو آپ کہاں د دن میں آرام کرنے کو ملتا ہی نہیں ہوگا سچ میں صبح بھی جلدی اٹھتی ہوں گی آپ
ہاں
اور بچہ آپ ہی دیکھتی ہیں کہ ساس واس دیکھ لیتی ہیں
وہ اپنا کھیلتا رہتا ہے کسی کے پاس نہیں رہتا ہے
وہ عادت ڈل گئی ہو شروع سے آپ دیکھ تو پیں نہ ہو گی پوری طرح تو اس کی ویسے ہی عادت پڑ گئی بچارے کی نک اچھا ماں وہ چھوتے کہ بائی
باقی تو دن میں رات میں تو مجھے نہیں چوڑتے میرے پاس ہی رہتا ہے ہمیشہ کچھ بھی کھانا ہوگا تو ہم سے ہی مانگے گا کسی سے نہیں مانگے گا بس یہ ہے کہ مطلب دوپہر کا ٹائم وہ ہم کو دیتا ہے مطلب ہم کو چھوڑے رہتا ہے اپنا کھیلتا ہے
بہت بڑی بات ہے بہت زیادہ ہینڈل کر رہے ہیں ایسے پہلے میے شروع میں شادی ہوئی ہے نا شروع شروع تب ہمارے مطلب یہ تو بڑے سصیہ سسو کین ہے میرے جو جیٹ تھے اور جیٹھان سب ساتھ میں تھے ہم سب سے چھوٹے تھے اور ان کے بچے ہم سے بڑے بڑے تھے اور ایک ساتھ پکانا کھانا سب بچے نل بھی اس ٹائیم پہ نہیں رہتی تھی نندوریرا کام وام کرتے تھے جگہ تمک کاما پل ج نا نہیں تو پھر وہ یہی آ کے رہنے لگے ہم لوگ کے گھر میں اور ہم نے اوپر گنا تھا اتنی کھانے ہماری شادی ہو بھی بہت کم ہم اٹھارہ سال ہم نے کراس نہیں کرتے تب
ج
تو ہم نے بہت ہاک گ ہم کتناؤ کاؤن کرے ذا ایک ٹائم کھانا بناتے تھے اکاؤنٹ کرا دلیے میں نے چالیس روپی بنی تھی ہ
اور زیادہ ہی بن جاتی ہوں گی کبھی کبھی کیونکہ کبھی کبھی روٹی ہی زیادہ پسند کرتے ہیں سب لوگ
اور گرمی بدل کے ہمارے نل پہ بچےتنے دو نلگندند اور یہ پھر ہماری جیٹھانی کے پانچ بچے اور سب کھانے والے بیٹے دو‌ جیٹھانی مجھے ایک سسور دونوں سمجھ کے ی ف اور چالیس روٹی جو بڑا بھگونا رہتا تھا دو کلو والا اس میں سمجھ لیجے دال بنتی تھی اور آخر میں مطلب ہم وہاں بتا رہے ہیں تھ آخر میں کیا ہوتا تھا وہ ختم بھی ہو جاتی تھیال تو پھر ہماری دیورانی جیٹھانی جو ہے ہماری ٹماٹر کی چٹنی نہیں ہوتی دھنیا ٹماٹر ڈال کے وہ ڈال کے پیس دیکھ آے میں ہم نہیں ببوتے ہم بہت پیسے والے کرتے ہیں تو ہمے کیا ہمارے بھائی نہیں ہی میں تین مہینے میرے پاپا جو ہے دل میں میں جاؤ ویسی ای س کا نہیںتا اب ہمار کھانی کیا ہے تو کھا لو اپنا ہم کو پھر وہ لگے شرم آئے یہ ہمب کیسے کھانا کھانا ہے لو روٹی چٹنی کھیں تو ہم مجھے بیٹھ پھر ایک دن ہاں ایک دن کیا ہوا اچانک سے میرے ماموں مامی آئے گئے اور ہم مطلب بہت اس میں پ ہیں بڑی لڑکی تھی اپنے ماں باپ کے اور یہاں اتنی گرمی گھر میں سب کچھ اور کچن تو ہی چھوٹا جبک میری ماں چھاتی کر ت تو بول دیا تھا ہماری لڑکی ایک بھی کام ہی کرتی ہے ب اور زبردستی پیچھے لگ لگے رہیں گ بھی شادی کر دو کر ابھی گھر بھی چلو ٹھیک ہے گھر کی گھر کی بات ہے کرتے ہوئے دور رشتے داری تھی ایک آم نے گتیھی اس کچن میں تمہاری لٹکی پکائے گی پر پھر بھی ہاں ہاں جیے وہ شادی سے پہلے آدمی کہ نہیں یہ ساری باتیں ہاں نہیں اور کیا ایسے پوری حامی بھروا دے تک شادی کر کے سوتاب تو پھنسی گئے
ہاں یہی تو ہوتا ہے اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے پہلے تو بولے کہ مطلب ایک دو سال رہیں گے اس کے بعد الگ ہو جائیں گے پھر ہم لوگ اپنا الگ بنائیں گے کھائیں گے تو ہم لوگ بھی بولے چلو ٹھیک ا لیکن اس کے بعد جب میں یہاں آئی اس گھر پہ تو آج تک کھانا چلتا ہے ایک ہی میں ہی کوئی الگ نہیں بناتا ہے ابھی کچھ بول دووں تو غصہ ہو جائیں گے
اور بھیا پھر اس ماموں اور میا ہم اپنے گھر میں اب کیا بتا یں کہ ماں باپ دکھی ہووں گے گھر والے دکھی ہونگیں کہ بتاؤ کہ ہماری لڑکی پریشان ہوئی اور اللہ بھیا کہ ہم نے کیا بتا دیتے کہ یہ بھی ن جانے میرے ماموں اور گ اور انوں نے دیکھا رونے لگے ہیں ہ میری لڑکی اس طرح سے رہ رہی ہے ایسے رہ رہی ہے میں لڑکی تم نے وہ سے بتایا کھ ب کیا ہوتا ہے کیا کر لیتا ہے آدمی یہی کہتا کہ ب قسمت رہی والے ایسے کیسے کہتی ان سے بات کرنی چاہتی پریش کرنے سے پہلے کہ دیا تھا اور میرے ہسبینڈ جو نیتا ندی لی تھے سبج آ نےتنے کہ ان کو ہماری فکر ہی مل جاتی تھی جبک ہم اپنے ہسبینڈ سے پندرہ سال چھوٹے ہیں
تو سیم آپ کا پھر تو مطلب جیسے آپ کا ہے نا ویسے میں بھی اپنے ہسبینڈ سے چھو
ہاں پر س ربی سنتے ہیں کہ کم عمر کی وائفیں ملتی ہیں تو ہسبینڈ وہ نہیں دیکھتے ایسا سنتے تھے پر ایسا کچھ نہیں بہن ایسا کچھ نہیں ہسبنڈ میرے نیتا نے ری میں رہتے تھ دو سیارے کے چکر میں بس دو سیار کے لیے رکھتے تھ مطلب اگرے رات میں دیر سے آ رہے وہاں پر ہم یہ تک نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ اتنی دیر سھے اب تو میرے ہسبینڈ بہت سدھر گئے ہیں پہلے تو اتنا خراب اسرح جیسے کبھی کبھی بیٹھے ہیں شادی کے البم دیکھتے تھے تو مکے والوں کی یاد آ جاتی تھی تو رونا نہیں آ جاتا تھا
ہاں ہا ں رونا تو آتا ہی ہے
تو اگر ان کے سامنے رو دو تو وہ غصہ ہو جاتے تھے کہ رو کیوں رہی ہو تم ہوں رو کیوں رہی ہو کیا بات ہے بتاؤ کیوں رو رہی ہ کیا جتانا چاہتی ہے کہ تم کو یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے مطلب نہ کہیں گھمانا نہ پھرانا کچھ نہیں ہمارے سسر جو تھے وہ بہت اچھے تھے وہ کہتے تھے بٹیا کو لے جاؤ کبھی ہمارے ہمارے سسر نے کبھی آج تک پردہ نہیں کروایا
تو پردہ تو منگ ہی نہیں کرتے بہت مطلب بہت بولتے ہیں کرنے کو لیکن میں کہتی میں نہیں کروں گی پر بچائے جو ہو جائے
نہیں خیر میرے سسر تیار ہی نہیں رہے کہ پردے کے لیے کہ نہیں پردہ بٹھیا نہ کرے تھ اور مطلب وہ خیال رکھ تھے پوری طرح سے میرے پیسے پر ہمارے ہسبینڈ نے اب جب ہمارے ہسبینڈ اب ہم جیسے ایک ایج ہوتی ہے اور صحیح ہوتی ہے اچھی دکھنے لگتی ہیں اب ہمارے ہسبینڈ دکھتے ہیں بڈھے دکھتے ہے اور ہم وہ اب احساس ہوتا ہے ہر بات کا تو اب احساس سے کیا فائدہ اب احساس اگر ہوتا ہے تو ہماری تو زندگی نکل گئی بہن نہ کہیں گھومنا نہ پھرنا کچھ نہیں گھر بر
ٹھیک ہے میں بات ٹھیک ہے میں بعد میں فون کرتی ہوں تھوڑا کام کر لےشام گ چائے وائے بنا لو اوکے بائے اوکے بائے بائے
اوکے بائے